ایکھمارا
وعلیکم السلام جی جناب کیسے ہیں آپ
بس ٹھیک آپ ٹھیک ہو
جی جی الحمد للہ ٹھیک ہے جی جی سب ٹھیک ہے اور آپ بتائیے کھانا پینے سے فارغ ہو گئے
بس الحمد للہ شکر اللہ کا
اور بتائیے آپ کیا ہو رہا ہے اس سمے آپ کچھ کام وام کر رہے ہیں ہیلو ہیلو
ہلو
ہیلو ری آواز
ہاں آ رہی ہیں آ رہے ہیں
جی جی جی
میں نے میں نے بولا میں مصروف تھا تھوڑا لیکن ابھی بیٹھا تھا میں نے سوچا آپ سے کچھ کسی ٹاپک پہ بات کروں
جی جی کریے آن لائن شاپنگ پہ کرے آن لائن ش شاپنگ کرتے ہیں آپ جی
کینک
ہیلو
ہلو
ہاں ہاں آ رہی آواز بتائیں
میں نے بولا اگر ہم اگر آج کے جدید دور میں شاپنگ ہر انسان
جی جی ہیلو ہیلو
ہلو ہلو
ہاں ہاں ہاں نیٹ ورک نہیں ہے کیا اقدر
آواز تو آپ تو نہیں آ رہی آواز
بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے آواز ڈراپ ہو رہی ہے اب بتائیے آ رہی ہے آواز اب
میں نے ب ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ
جی ہیلو ہیلو جی جی آ رہی ہے آ باز بتائیں
میں نے بولا پہلے جو لوگ تھے صرف بازار جا کر اپ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید
جی جی
لیکن اب کیا ہو گیا اب انٹرنیٹ کی وجہ سے آن لائن شاپنگ بھی بہت مقبول ہو
جی آپ کے یہاں نیٹ ورک نہیں ہے کیا ہیلو ہیلو
ہلو
ہاں ہاں آ رہی آپ نیٹ ورک میں جائیے نا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
میں نیٹ ورک میں ہی ہوں اس کا جو سرور ہے
اچھا اچھا ہو سکتا ہے جی جی فرمائیے
میں نے بولا پہلے لوگ صرف بازار جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے تھے
جی جی صحیح بتائیں آپ جی ہیلو
میں نے بولا لیکن اب جو آن لائن انٹرنیٹ کی وجہ سے آن لائن شاپ نگ بھی بہت مقبول ہو چکی ہیں
جی لوگوں کی بہت زیادہ ضرورتوں میں شامل ہو گئی ہے بالکل زندگی کا حصہ بن چکا ہے آن لائن شاپنگ جی اور وقت کی بچت ہے نا اس میں اس لیے لوگ باہر نکل کرنا نہیں چاہتے گھر بیٹھے ہی موبائل سے ہی آڈر کر دیا سب چیز آپ کو گھر بیٹھے مل گیا
جی جی جی
باہر نہیں جانا کپڑے سے لے کے ہے نا ہر ایک چیز ب آن لائن ملنے لگا ہے سبزیاں سبزیاں پل دودھ کیا نہیں ملا آن لائن ہر ایک چیز مل رہا ہے
لیکن دونوں کی اپنی اہمیت ہے اور نقصانات بھی ہیں
جی جی جی جی صحیح ب صحیح فرمایا آپ نے اہمیت تو یہ ہے کہ پہلے لوگ نکلتے تھے تو جاتے تھے تو د دکان دکان والوں کا بھی مطلب روزگار زیادہ بڑ بڑھتا ہی تھا اب دکان والے جو ہے ان کا روزگار وہ وہ تو ہو رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے نا روزگار ان کا کیونکہ گھر بیٹھے لوگ گھر بیٹھے لووں کو مل رہا ہے تو لوگ نکلنا پسند نہیں کر رہے کون جائے گا سر درد کروائے گا دکان والے سے چیک چک کرے گا ہاں تو اپنا کہ ہاں آن لائن میں آڈر کر دیا اور پھر نہیں چاہیے تو آرڈر کینسل کر دیا یا کچھ چیز ہم کو ہم کپڑے ہم جیسے کپڑے ہی منگوائے تو کچھ اچھا گیا تو ٹھیک ہے نہیں اگر ہم کو نہیں پس آیا کچھ ہے تو ہم ریٹرن ڈال دیے تو وہ واپس س چلا گیا تو اس میں وہ کوئی مطلب وہ دکان والے کا بھی سر درد نہیں ہے ہمارا بھی سر درد نہیں ہے اس میں
بالکل میں ب آپ کی بات آپ کی بات سے سہمت ہوں بالکل لیکن اس کے نق نقصانات بھی ہیں جیسے کہ ہم کچھ آرڈر کبھی کرتے ہیں اور کچھ پہنچتا ہے اور ہم ہھ اور ہم اپنے ہاتھ سے فیل نہیں کر سکتے ہیں مطلب کیا اپنے ہاتھوں سے ہم نہیں فیل کر سکتے ہیں اس کے یہ نقصانات ہیں اور دوسریے نقصانات مجھے یہ لگتے ہیں کہ اس سے انسان کیا ہوتا ہے ان سے انسان آالسیی بن جاتا ویسے کیا ہو ویسے کیا ہو جاتا آف لائن میں وہاں جاتے تھے اور مطلب کہ واک بھی ہوتا تھا ایکسرسائز بھی ہوتی تھی اور اور حال چال بھی پوچھتا اب تو انسان دکھنا ہی بند ہو گیا ہے کیکہ کیا آپ تو گھر پہ ہی سب کچھ پہنچتا ہے یہ مجھے لگتا ہے اس کا نقصان ہے دوسرا نقصان اس کا ہے کیبہ کبار کیا ہوتا تھا کہ ہمارا اپنا دکاندار ہوتا تھا ہم اس کو کبھی کبھار پیسے اویلیبل اسی ٹائم نہیں ہوتا تھے ہم اس کو بعد میں بھی دے سکتے
بعد میں جی جی جی
اور آف لائن شاپنگ بھی اچھی ہے اپنے ہاتھوں سے ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے بھی نقصانات ہیں کبھی کبھار بارش ہو سکتی ہے کبھی کبھار بارش ہوتی ہے ٹریفک میں پھنس جاتا ہے اور ٹائم لگتا ہے وہ
جی جی جی
اور مجھے لگتا ہے یہ جو آف لائن ہوتا ہے اس میں کیا مجھے لگتا ہے آن لائن اس لیے بھی بیٹر ہے کیونکہ میں سب گھر والوں کو اپنے ساتھ آف لائن شاپنگ نہیں کر مطلب لے جا سکتا تا ہوں
جی نہیں تو پہلے ہم آف لائن آپ جب پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی نا تو تھوڑا سا مطلب ا ٹائم بھی مطلب تھوڑا سا باہر نکلنے کا موقع بھی ملتا تھا اور ہے نا گئے آدمی تھوڑا ایک دوسرے سے کہ اس سے مطلب پسند نا پسند پسند ناپسند بھی جان جانا ایک دوسرے کی ابسی کہاں کسی کی نہ پسند ناپسند کے بارے میں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو ایک ہی گھر میں رہنے کے بعد نہیں ہے اب ان کو کچھ چاہیے تو وہ آن لائن منگا لیے ا نے لیے اب آپ کو چاہیے تو آپ نے منگا لیا ہم کو چاہیے تو ہم نے منگا لیا ہاں تو اس میں کچھ کچھ وہی نہیں ہم ہم کو تو پسند نہیں آتے نہیں منگاتے ہم بچ کپڑے تو خاص کر کے نہیں منگاتے کیونکہ ک کپڑے جب تک چھو کے نہیں دیکھو تو اس کی کوالٹی ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے جی اور اس میں بھی منگاؤ کچھ تو آئے گا کچھ اس میں اتنا برائٹ رہے گا اتنا اچھا دکھے گا اور گھر میں آ کر جسے لگے گا پرانا پرانا دبا ہوا مال رکھ رکھا ہوا نہیں دے دیتے اس ٹائپ کا لگتا ہے تو وہ تو بالکل ہم کو پسند نہیں ہے باقی تھوڑی تھوڑی موڑی چیزیں جو ہے ضرورت تھی کبھی منگا لیا جیسے کھانے پینے کی تو جو ہے وہ منگا دیا باقی مطلب وہ ایسا نہیں کیکہ لوکل بازار پھر ہم سب آن لائن ہیگ منگا لیں گے تو بچارے لوکل بازار والے کیا کریں گے پھر ان کا تو جو ہے کام تو بالکل چوپٹ ہی ہو جائے گا ان کا تو روزی روزگار خراب ہو جائے گا نا ان کا ان کے بارے میں بھی سوچو
لیکن لیکن آن لائن میں ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رات کو بھی کبھی بھی آرڈر کر سکتے ہیں چاہے بھی کھانے کا چیز یا کچھ بھی
ہاں یہ ہے کہ آپ یہاں جیسے مان لیجیے کوئی اچانک کوئی مہمان آ گئے آپ کھانا نہیں بنانا چاہ رہے ہیں آپ کا موڈ نہیں ہے آدھی رات میں کوئی آ گیا تو آپ اپنے مہمانوں کو کا استقبال کیسے کریں گے بھائی کھانا کوئی آئے گا تو آپ اس کو کھانا پینا تو پوچھیں گی آن لائنپ منگائیے آ اپنے مہموں کو اچھے سے خوشی خوشی کھلائیے ان کا سواگت کریے ان کا استقبال کریے
بالکل بالکل اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پرائز کو کمپیئر کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ سے ایک ویب سائٹ مطلب اور ہر کوئی کمپنی ہمیں دکھتی ہیں مطلب آن لائن میں اور ہر ایک اویلیبل ہوتا ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے آف لائن میں اویلیبل ہی نہیں ہوتا ہوتا کو کوئی چیز وہ مطلب لیکن آن لائن میں سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے
اب آن لائن میں دیکھیے نا ٹرین میں ہے آن لائن آرڈر کر دیے تو آپ کو تازہ کھانا بنا بنایا آپ کو ٹرین میں آ گیا
وہی نا وہی وہ وہ چیزیں آف لائن میں نہیں ہے
نہیں ہے یہ سب چیزیں آپ مطلب بہت زیادہ لمبا سفر آپ کو کرنا ہے تو آپ کتنا کھانا لے کے جائیں گے بھائی راستے میں بھی کانا خراب ہو جائے گا ہ بچے ہیں آپ کے سات تو بھائی بچے ہیں بزرگ ہیں ہاں تو ان کے لیے بھی چاہیے تو وہ سب چیزیں آپ کو مطلب گرم گرم تازہ کھانا پینا دودھ سب مل جائے گا آپ کو آن لائن یہ سب فائدے ہیں آن لائن کے
اور اگر بالکل بالکل اگر ہم کبڈی دیکھ کہیں گے مطلب آف لائن میں جو ہم کپڑے لیتے ہیں نا مطلب ہم سائز بھی ٹرائی بھی کر سکتے مطلب کیسا ہو خود پہ بھی مطلب ٹھیک لگنا چاہ نا وائ پ فوٹو کان نظر آتا ہے ہم سائز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آف لائن میں کیا ہوتا ہے مطلب ہم ترنت واپس اس کو لے سکتے ہیں آج آن لائن ہوتی ہے لیکن تھوڑا تو پھر بھی ٹائم لگتا
جی ہاں ہاں جی جی یہ تو صحی فرمایا آپ نے ل یہ ہے کہ بس ٹائم ٹائم کی بچت ہے اور آج کل انسان نا ایک دوسرے کے لیے وقت بھی نہیں ہے سب اپنے اپنے زندگی میں اتنی مصروف ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ارے ہمارا کام ہو جائے بس ہو گ ہم اپنا پڑے رہے ہم کو کسی سے کوئی مطلب نہ رہے آج کل لوگ سوشل کم ہو گئے ہیں
بالکل بالکل چلو آپ سے بات کر کے بہت سیکھنے کو ملا امید ہے کہ آگے بھی ہم اسی طرح کسی ٹاپک پہ بات کریں
جی جی جی انشاء اللہ ان شاء اللہ چلیے اللہ اللہ حافظ